ہائے ہ وعلیکم السلام
ہاں وعلیکم السلام
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھی تھی ابھی وہی روٹی وہ بنائی ہوں ابھی اور بنانا ہے سبزی وہیں روٹی بنانا ہے ابھی وہ پھر وہی ساس سسر کو چائے پانی دی تھوڑا سا پھر اس کو ان کو تھوڑی سی میری ساس کا بھی طبیعت تھوڑی خراب نا تو ان کو پھر تھوڑا دھیان رکھنا پڑ رہا ہے ادھر موسم میں ادھر ہ میری ساس کا شوگر ہے نا وہ تھوڑی سی شوگر کی ہے تھائرائڈ کی پیرسنٹ ہے تو تھوڑی سی وہ ہ
یہی تو ہوتا ہے یار دیکھنا پڑتا ہے سبھی کو ہے نا
ہوں آپ کے یہاں بھی کوئی شوگر کا ہے
نہیں نہیں میرے یہاں سب چنگ سب اچھا ہے سب خیریت ہے کوئی دقت نہیں ہے ہاں وہ ہمیشہ اب اچھے ہیں ابھی کیونکہ سب کام کرتے
ہ میں وہی سوچی تھی شوگر کا کوئی اگر ہوتا نا کوئی دوا کھانا کوئی کچھ ایسا تو بتاتے میرے کو کے شوگر میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ تھائرائڈ میں کیا کیا تھوڑا سا دوسرے سے یہ ہوتا ہے نا رائے لینے سے تھوڑا جانکاری میں ہو
کچھ ضروری ہے ساری چیز بھی لینا
ہاں تو کوئی نہیں آپ کے گھر کو تو کوئی ہے ہی نہیں نا تھائرائڈ والے
نہیں ایسا نہیں ہے سب اچھا ہے
ہوں شوگر میں تو لوگ بولتے ہیں میتھی پانی یہ سب تو لیکن کیا کرے ہوں کرتے ہیں ابو لوگ تھوڑے بہت دھیان دیتے ہیں سب کچھ میرے سامنے اور بتائیے اور کیا کر رہے ہیں
فی الحال تو ابھی دم کچھ کچھ چیزیں کر رہے تھے
کچھ کچھ چیزیں مطلب کیا
بس بیٹھی تھی زیادہ کچھ کام نہیں تھا تو ہی سوچ رہی تھی میں
ہوں ہوں اور کھانا ہو گیا کیا
فی الحال تو ابھی نہیں ہوئی ہے کھانا
ہوں
بناؤں گی ابھی
آپ کے شوہر آ گئے شادی ہی ہے آپ کی یہ نکاح آپ کی نکاح ہے ہوئی ہے
ہاں ہو گئی ہو گئی ہو گئی
ہو گئی آپ کیسو
ہو گئے میرے شوہر میرے شوہر ابھی مارکیٹ گئے ہیں کچھ کچھ سامان لانے کے لیے بھیج دیے تو
ہاں ہاں
ہمم
تو وہاں سے مارکیٹ کتنا دور ہے وہاں سے بازار
زیادہ دور نہیں ہے لگ بھگ دس پندرہ منٹ لگ جاتا ہے
ہاں پندرہ بیس منٹ لگ جاتے ہیں تو پھر آپ آپ سامان لینے جاتے کہ آپ کے شوہر ہی لا کے دیتے ہیں سامان
وہ کبھی کبھی وہ چل جاتے ہیں جیسے آئے آفس سے ادھر سے نا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اگر مجھے لگا کہ لیٹ ہو رہا ہے اور کچھ ارجینٹ ہے لانا ہے تو میں جا کے لے آتی ہوں پھر ہاں کیونکہ اکیلے باہر میں کتنا دوں گی ہے نا ہاں پیدل ہی جاتی ہوں نا تھوڑا بہت چل بھی لیتی ہوں میں اس کے بہانے
ہاں ہاں یہ صحیح ہے میں میرے سے تو یہاں بازار بہت دور ہے تو وہی اسکوٹی رکھی ہوں اور اسکوٹی چلا کر کے چلی جا ہے نا ایک تو پھر وہ پیدل نہیں جائے بچے بھی ہیں تو پھر چل نہیں پائے گا تو اس لیے اس کو بھی کرنے کے لیے
نہیں ضروری ہے رکھنا
ہاں
ہمم اس طرح چیزیں ہونی چاہیے نا
ہاں ہاں
اور کیا پروگرام ہے بنانے کا رات میں کھانے کا
ا وہ تو میں سبزی بنائی ہوں ابھی
ہمم اچھا اچھا
نینوا کا سبزی اور ہاں نینوا کا سبزی اور وہی روٹی بناؤں گی تو پھر سیویا تھوڑا سا بناؤں گی کوئی ابو جان ان کو دے کے گئے ہیں میری ساس کی بھائی جان کی ابو جان ہے نا ان کا یہاں سے آیا ہے تو وہی بھیجے ہیں ہاں تو وہی سے بیا ادھر رہتے ہیں نا تو وہ اچھے والے ملتے ہیں تو ادھر سے ہی آیا تو ابھی اس کو بناؤں گی ان کو تھوڑا سا کانا وانا کا لیں گے اس کو دے دوں گی کٹوری میں کر کے پھر وہ کھا کر پھر سو ہو جائیں گے اییسے میٹھے میٹھے کھا کر کے تھوڑے سی
ہاں کیونکہ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے نا تو مطلب اچھا لگتا ہے لگتا
ہاں یہاں تو چلتا ہی رہتا کچھ بھی اگر چکن وغیرہ تو ہی بنتے رہتے تے ہیں وہ اس میں تھوڑا سا گوش ووش بنتا تو وہ نہیں لیکن ایسے بنیں گے نا روٹی سبزی تو جاتا ہی نہیں ہے تو وہی پھر میٹھا کچھ نہ کچھ بنانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ الگ سے ہمم اور بچے لوگ کو تو الگ فرمائش رہتی ہے کہ میرے کو پاس تا میگی چاؤمین کھانا ہے یہ کھانا روز الگ رہتے ہیں ان لوگ ہوں
فاسٹ فوڈ میں بچیا کو زیادہ دھیان دیتا ہےنا
ہمم ہمم فاسٹ فوٹ زیادہ ہے ہاں زیادہ ہی دھیان دیتا پاستا ایسے تو بچے لوگ میری تو بچہ ہے نا ایسے تو فون سے کچھ بھی چاول دال یہ جو بھی ہے وہ فون سے نہیں کھ نہیں کھائے گی ایسے چاومین دیجے تو بنا فون کے کھالے گے ایسے کچھ بھی چاول دال نہیں فون دو مما تب کھاؤں گی میں سوچی چلو بچہ کچھ نہیں کھایا پورا دن تھوڑا کھا لے گا اس ی بہانے ہمم تو اسی کے کارن دینا پڑ جاتا ہے آج کل کے بچے تو
ہاں آ ضد کرتا ہے نا تورنت گھر میں کہ ہم کو چاہیے چاہیے چاہیے نہیں میری ابھی بچے نہیں ہیں
ہاں نکاح کے کتنے سال ہو گئے آپ کے
ہ زیادہ نہیں ہوا دو سال ہی ہوا
دو سال ہی ہوا خیر چلیے اب کر لیجے اللہ تعالی کے اب رکھ لیجیے ہوں
خدا کی مہربان ہوگا تب ہو ہی جائے گا فی الحال
آپ کی نکاح کتنا دور ہوا ہے مطلب امی ابو کے گھر سے
میں پٹنہ سٹی میں ہوں ابھی لگ بھگ وہی ہاں
نہیں نہیں امی ابو کا گھر چالیس میٹر کلو میٹر دوری
کلو میٹر کی دوری پر ہے
ہمم ہاں تو ٹھیک ہے چالیس کلو میٹر تو تو آنا جانا تو مہینہ میں تو نہیں کرتے ہوں گے
نہیں جب اور ٹائم ملتا ہے شوہر کو تو لے کے چلے جاتے ہیں
ہوں شوہر ایسے نہیں ہے تو عید کبھی جا کب جاتے ہیں
کبھی کبھی جیسے فیسٹیول عید وغیرہ ہو گیا یہ سب ہو گیا محرم ہو گیا ہے نا تو جو فیسٹیول آتی ہے نا اس میں امی لوگ بلاتی ہے نا آ جاؤ آ جاؤ ہم بولی ٹھیک ہے
ہمم
اسی میں ہم لوگ چاہتے ہیں آتے ہیں
ہمم کل میری ساس سسر کبھی کوئی بھائی جان کا مطلب ہے ادھر بھائی جان کا تو وہی یہ نکاح تو وہ بول رہے تھے کہ چلنے کے لیے لیکن دیکھتی ہوں ان کا روس گدی میں جا پاتی ہوں کہ نہیں نہیں ہوگا تو نکاح کے بعد رس گدی ہوتا ہےنا اس میں چلی جاؤں گی
ہمم اب ہمم ہمم ہمم ہمم وہ بات تو ہے
رس گدی میں میں چلی کیونکہ پورا گھر چھوڑ کے جانے کا مطلب ہے بچے بچے سب جائیں گے اچھ چوری بھی کتنی ہو رہی ہے دیکھ نہیں رہے ہیں تو گھر پورا کیسے سن جا سکتے ہیں پھر امی ابو آئیں گے ادھر تھکے ہارے تو پھر دینا پڑے گا ان کو بھی دیکھنا پڑے گا نا شادی کا گھر میں تو دیکھتے ہی ہے
ہاں وہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے
ہمم شادی کا گھر میں کھانا پینا بھی ویسے ہی رہتا ہے تالا بھونا یہ سب تو ہے سشوگر پیشنٹ ہے تھوڑا سا تھائیرائڈ پیشنٹ ہے دونوں ہاتھوں
یہ سب تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے نا
ہمم وہ سب دیکھنا پڑتا بہت زیادہ دیکھنا پڑتا اور اپنا بتائیے آپ کے ساس سسر کہاں ہے امی ابو کے ساتھ رہتے
سب گاؤں پہ رہتے ہیں نا میں ہاں ان کا ڈیوٹی ہے تو وہ لوگ گاؤں پہ ہے بغل میں ہی لگ بھگ ہاں
اور آپ کے
وہ پرائوٹ جاب ہے
ہو پرائیوٹ جاب ہمم پرائیویٹ جاب میں کتنا پیسہ مل جاتا ہوگا تو کمائی کتنی
سترہ اٹارہ آجائے گا
ہمم
اتنی ہو جاتی ہیں کہ نہیں مینٹل مطلب ہمارا ہو ہے نا
بس کسی طرح اللہ تعالی کے سے سب چل رہا ہے وہی اچھا
ہاں
ہمم ہوں ابھی میں دیکھ رہی تھی جو میرے بوجن کا وہ ہو رہا ہے نا نکاح وہ بہت خوبصورت ہے ان کی جو ہوگی نا بی بیی وہ بہت خوب صورت ہو بہت میری بھی ایک بھائی جان کا مطلب شادی کرنا ہے نکاح
ہوں
ہوں تو اگر ہوگا وہی تو بتائیے گا مے اب کوئی ہوگی آپ کی طرف
ہاں شیور میں بتاؤں گی اگر کوئی ایسا رہتی ہے تو پھر میں ضرور بت بتاؤں گی آپ کو اسی کے بارے میں
اور اور بتائیے اپنا کچھ کچھ آوازیں آ رہی ہے نا لگتا ہے پیچھے سے کچھ کام کر رہی ہیں
آواز آ رہی ہے کچھ میں کام نہیں کر رہی ہوں بس تھوڑی تھوڑی سی ہے ہے نا تھوڑا سا روم کو یہ کر رہی ہوں
ا روم ڈیکوریٹ کر رہے
ہاں تھوڑی سی سامان وغیرہ دن بھر پڑا ہوا ہے نا
ہاں نہیں بکھرا بکھرا بھی اچھا نہیں لگتا سامان ادھر ادھر پڑا رہت تا نا تو گھر بھی اچھا نہیں لگ گھر جب تک اچ اچھے سے نہیں رہے گا نا تب تک نہیں اچھے لگیں گے
ہوں
ہوں
بابو کھیلنے گۓ ہیں کیا
اور
بچے لوگ کھیلنے گئے ہیں
وہ سب ہے نا ایک ایک پڑوسی کا جنم دن ہے تو
اچھا اچھا ہاں
بند دے
کیا
وہ ان سے ہمم
ہوں ہوں
تو اسی میں گئی یہ ہو جنم دیک میں تو اس پلی
ہوں آواز کٹ رہی ہے تھوڑی تھوڑی
انت ہو سوہر تو بھی یہاں نہیں ہے وہ
ہوں
تھوڑا سا ہ سوہر کام کرنا ہے کیا کھانا بنا ہے آج آپ کے یہاں ہمم اور کیا کھانا بنا
ابھی تو جسٹ اب نے بنائی نہیں ہے دوپہر میں بنائی تھی کچھ دال چاول کچھ بنا لی تھی دو پھر میں
او ہو
اور ابھی میں کچھ نہیں بنائی ہوں بس بناؤں گی کھانا
ہے پلان اور کیا بنانے کا پلان ہے
ہوں نہیں ابھی تو فی الحال نہیں ہے ایسا کچھ بھی کروں گی